الام س
ہلو
ہیلو
ہلو ہیلو ہاں جی با جی ٹھیک ہو
ہاں جی ہاں جی سلام و علیکم
جی ٹھیک ہو وعلیکم السلام و علیکم
ہاں جی اللام السلام علیکم
جی بھائی وعلیکم السلام بھائی ٹھیک ہو ہلو بھائی آواز آ رہی ہے
آ رہی ہے بھائی جان آ رہی ہے
ہاں ٹھیک ہے وہ سب میں گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں السلام علیکم
وعلیک وعلیکم السلام علیکم السلام بھائی
سرب سب خریے ل تو سب خریے د ہیں
ہاں ہاں بھائی سب کہہ رہے تھے آپ آپ آپ کہ رہے تو
ہاں خیری ہوتے ہیں اللہ تعالی کی سب مہربانی ہے
ٹھیک ٹھیک بھائی کیسی کیسی چل رہی ہے زندگی ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے
ہاں سب کچھ ٹھیک ہے اور بیگم سوا کیتی ہیں آپ کی
ہاں ابھی ابھی شادی نہیں ہونی
اچھابھی نکانی ہوا آپ کا
نہیں نہیں نہیں ا
نکاح مارت ہو گیا
ہاں ٹھ ٹھ ہے
ہاں ابو کے سات کہی ہیں بولے ہاں بیگم صاحبہ ٹھیک ہیں
ہاں بچے وچے ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے بسم اللہ ہو گیا آپ کا
ہاں
بسم اللہ ہو گیا
نہیں نہیں ابھی نہیں
ابھی نہیں ہوا بسم اللہ
ج
اور آپ پیڑ پودوں کو لے کر کے کیا راائے دین چاہتے ہو میرے کو
ہاں جی بھائی پیڑ پودے تو لگے چاہیے اور ہاں وہ پہلے کھانا کھانا وانا کچھ ہوا
ہاں ہو گیا نا ہو گیا بسم اللہ ہو گیا
ہاں ٹھیک ٹھیک
جی دیھو میں دیکھو میں میں بتانا چاہتا ہوں پیڑ پودوں کے بارے میں آپ کو سنو
جی جی بھائی بولو بولو
یہ لوگ وغیرہ کیا ہے کہ پیڑ پودوں کو زیادہ کٹائی کر رہے ہیں بھائی جانے
ہاں ہاں صحی بات ہے آاںجی بھائی
تچھ سے پیسوں کے لیے پیڑ پودوں کرار دیتے ہیں جس سے باائی پردوشن ہو رہا ہے
ہاں جی وہ وہ تو وہ تو ہو رہا ہے ہاں ہاں
برسات بھی کم ہو رہی ہے بھائی جان
ہاں ہاں
اور بھائی جان اب تم دیکھ رہے ہو کیا وہاں جنگل ہے جنگلوں کو کاٹ رہے ہیں لوگ وغیرہ جنگلوں کو کاٹ کر کے فیکٹری وغیرہ کھول رہے ہیں فیکٹری سے وایو پردوشن ہو رہا ہے واو پردوشن ہو رہا ہے تو وہ جو پرت میں چڑد ہو رہا ہے وہجون پرت چڑد ہو رہا ہے تو سور سے پرا کرنے آ رہی ہیں پرتھوی پر جو ایک کینسر کا کینسر کا گھاتک بیماری کا روپ لے رہی ہے ہاں اور فیکٹر ٹریوں سے بھائی جان وہ بسھیلا جل نکل رہا ہے پانی نکل رہا ہے تو بسلا پانی نکل رہا ہاں بسلا جل گیس سب چیز نکل رہی ہے اب سیلا پانی جا رہا ہے ندیوں میں ندیوں میں چھوٹے چھوٹے جیو جلی جیو ہیں وہ بھی نشٹ ہو رہے ہیں جس سے جل پردوشن ہو رہا ہے لوگ وغیرہ اس جل پردوشن کو گندے پانی کوینے پینے کے اپیوگ میں کر رہے ہیں تو لوگ وغیرہ گندے پانی کو پی رہے ہیں تو اس سے بیماری بن پڑی ہے جیسے ٹائیفائڈ ہے چائے پٹ گندے پانی سے ہی ہوتا ہے کیونکہ ہاں بھائی جان اس میں کیا ہے کہ کیمکلوں سے ڈیو بھی کمی ہو جاتی ہےو کیمل آکسی ڈیمڈ آکسیجن کم ہو ج رہاتی ہے پانی میں اور پانی میں چاہیے جیواوں کو آکسیجن توکسیج نہیں رہے گی تو جی تو ختم بیسے ہی مرنا ہے ویسے بھی کئی پرکارہ ہاں بھائی جان کئی پرکار کے جیوتوں ولپت ہونے کے کگار پہ ریڈ ڈیٹ
ہاں کئی تو ختم ہو چکے ہیں کئی کئی ختم ہو چکے ہیں اور کوئی ہونے والے ہیں خاتم
ہونے والے ہیں اب جہریلی یہ رسائنک کھاد کا پرریوگ کر رہے ہیں اور آسانی کھاد کا پرریوگ کر رہے ہیں بھائی جان تو ا کئی پرکار کی تو دوائ ایسی نکلی ہیں جو پشوؤں کو کھلا رہے ہیں اور پشو مر رہے ہیں تو انہیں گدھ کا رہے ہیں تو گد بھی گد بھی ختم ہونے والے ختم ہو گئے ایک آدھ گدھ بچا ہوا ہے ہاں کیسا ہے بھائی جان آپ لوگ نہیں سدھرو گے تو اب دنیا کو کیسے سدارو گے
جب ہم خود ہی خود ہی ختم کر رہے ہیں سب تو دنیا کو کیا سدھاریں گے پہلے ہم کو خود کو خود سدارنا ہے پھر دنیا کو ہم سدھاریں گے
اب جیسے کہ اب اپن لوگوں کو ایک ٹیم کھڑی کرنی ہے جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں آپ کسی اور کو بتائائے آپ کسی ہو ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی وایو پردوشن پیڑ پودے ہیں وہ سب بچے جائیں گے پلو ہاں بھائی جان لو وغیرہ کیا آئے گی اب پیڑ کو پہلے ہی سے کاار دیتے ہیں ہرا پیڑ کھڑا ہوا ہے بیچ میں آ گیا رستے میں آ گیا تو وہاں کوئی گھر بنا رہے ہیں تو وہاں کاٹ دیتے ہیں لوگ وغیرہ کو اتنا نہیں پتا ہے گا ایک جان پیڑ کی پیڑ کی اتنی اہمیت ہے انسان کو یہ نہیں پتہ ہے
وہ ایک پیڑ دس جان کو بجا لیتا یہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے یہ ہمیں سب کو سکھانا ہے کہ پیٹ کی اہمیت کتنی ہے اور وہ ہمارے لیے ک ہ
ہوں ارے بھائی جان کچھ پیڑ تو ایسے بڑے بڑے پیڑ ہے جیسے برگد ہے پیپل ہے تلسیی ن بلو یہ پیڑ ایسیے ہیں جو سدا آکسیجن دیتے رہتے ہیں پردوشن میں وایو پردوشن کو بہت کم کرتے ہیں آکسیجن چھوڑتے ہیں اور وہاں سے وہاں رہنے والے جیو بھی انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے
جی جی بھائی جائی
اور لوگوں کو اپنے گھر پہ بھی لگانا چاہیے جیسے تلسی کا پودا ہے نہیں بلو
ہاں لگانا چاہیے اس سے تھوڑا یہ اپنا گھر کا ماحول ٹھیک رہتا ہے اور فریش ہوا ہاں
ج
یہ جو صاف صاف ہوا اس سے آتی ہے اور جو گھر کا جو دول وول ہے وہ بھی اس اس سے مطلب بہت حد تک کم ہو
ہاں وہ مطلب بیماریوں میں کام کرتی ہے تلسی تو
ہاں ہاں
اور لوگ وغیرہ کیا ہے کہ ان پریاورن پہ تو دھیان ہی نہیں دے رہے ہو
جی جی بھائی جان
کیوںکہ آج کے ٹائم پتا ہے آپ کو کتنی گرمی پڑ رہی ہے برسات بھی کم ہو رہی ہے برسات اتنی کم ہو رہی ہے کہ اتنی اب دو دن سے ہمارے ادھر دو دن سے بارش ہوئی ہے اور اس ٹائم تو بارش بہت خطرناک ہو رہی تھی
ہاں جی جیاں یہاں یہیں پہ بھی یہاں پہ بارش
ہاں اتنی خطرناک گرمی پڑ رہی تھی کیوں اس کا کارن کیا ہے پیڑ پودے اور پیڑ پودے ہے ہی نہیں
پہ پیڑ پودے ہم نے ایسے کاٹ لیے ہے کہ جیسے نہیں کاٹنے تھے ایک ہمیں ضرورت ہم نے دو کارٹ لیے دو ہمیں ضرورت ہے ہم نے پانچ کاارٹ لی اور جب ہم اب جب لگانے کی ب رہی ہے تو ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں یہی ہمیں سب کو بتانا ہے کہ جب ہمیں ضرورت ہے پیڑوں کی تو پ جب ہمیں ضرورت ہے ان کی تو ان کو بھی ضرورت ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے ایسے نہیں کہ ہم صرف مکان وغانوں میں یا کسی اور وجہ سے ان کا استعمال کرتے ہیں ان کا اور بھی استعمال ہماری زندگی میں اور بھی استعمال ہے جیسے کہ میڈیسنز ویڈیسنزاں اس سےیادے فریش جو آ چیزیں ہم ہم لیتے ہیں جس پہ ہم ابھی دار بتاارے وہ وہ وہی انیں سے آتا ہے وہ باتیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے
جی اب تو بھائی جان اس پرکتی کا کچھ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ گر چھیڑ چاڑ کرے گی نا تو ردر رک لے گی کسی دن پھر کہیں گے اللہ نے یہ کر دیا اب وہ کر دیا
ہم ہم ہی اس کے ذمہ دار ہے اور ہم ہم کو یہ نقصان اٹھانا پڑ پڑے گا یہ یہی بات ہم ہاں اور قدرت قدرت ہم ہمار ہمارے ساتھ ایسا کھیل کھیلے گی کہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے پ جی جی بھیا
تو آپ کی برسات کے دن میں کد پیڑ لگایا کہ نہیں لگایا آپ نے
جی ب بھائی جان یہاں پہ برکت نہیں وہ دوسرے پیڑ جو ہمارے سائڈ لگا لگتے ہیں وہ وہ ہم نے لگائے ہم نے لگائے خود کے گھر میں لگائے ہاں
تو ہمارے یہاں تو وہ سپیتا کا پیڑ آتا نہیں لمبا لمبا سب بلوں والا
جی جی بھائی جان جی بھائی جان
ہاں وہ دو بیھہ تو وہ لگوا دیے ہیں اور تین چار پلاٹکھ بنے تھے بازار میں تو ان پلاٹ لگوا دی ہیں ان سے کیا ہے کہ وہاں کا وااتاورن شھ رہے گا
ہاں ہاں وہ بہت سوچ آپ کی اچھی ہے جب آپ کسی کے بارے میں سوچو گے تو آپ کے بارے میں خود لوگ سوچیں گے کہ یہ یہ اچھا یہ ا اچھا کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی ہمیں اچھا کرنا چاہیے
نہیں کم سے کم دو ہزار پیڑ لگائی ہیں ہم تو ابھی ابھی ایک ساتھ میں دو ہزار پیڑ لگائے ہیں ہم نے تو
ہاں جی بھائی آپ کی سو سوچ آپ کی جتنی اچھی ہوگی تو آپ کے ساتھ بھی ضرور اچھا ہوگا کیونکہ آپ انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں تو جو بندہ انسانیت کے لیے کام کرے گا وہ ضروری ہے ایک اچھا بندہ ہے
تو جبھی تو لوگ وغیرہ سوچ نہیں رہے ہیں تھوڑے سے پیڑوں کے لیے پس تچ سے پیسوں کے لیے پیڑوں کو کاٹ دیتے ہیں بتا پیڑوں کو جب کاٹنا چاہیے وہ سوکھ جائے اس میں جیو نہیں ہو کچھ بھی نہیں ہو جب کرنا چاہیے پیڑوں کو تو پلو وغیرہ کیا آئے گی ا جضرورت پڑ گئی پانچ سو کی دو ہزار کی تین ہزار کی پیڑ بییکچ دیا انہیں کٹائی کر دی انہیں یہ نہیں بتایا کہ پیڑ کو بنپنے میں کتنا
ہم ایک تو یہ بات ہے کہ ہم پیچھے پیسوں کے پیچھے لگے ہیں اسی وجہ سے ہم کسی مطلب ہماری آنکھوں آنکھوں کے سامنے بس پیسہ آ آ رہا ہے اور ہم نہیں دیکھ رہے کہ یہ پیڑ یہ کتنے فائدے ہے یہ ہمارے لیے کیا کر رہا ہے یا اس کتنی ضرورت ہے آج کل کی جو آج کل کا دور ہے کتنی ضرورت ہے اس پیڑ کی بس ہم پیسے دیکھ رہے ہیں اور اس کو کاٹ دیتے یہ نہیں سوچتے یہ کال کے جو اس جو اس کی وجہ سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا تو یہ پیسہ وہ بھرپائی نہیں کر پائے گا
سب چیزیں پیڑوں سے ہی جڑی ہوئی ہے کیونکہ جب جیسے پیڑ نہیں رہیں گے تو
پیڑ پیڑ ہاں پیڑ اس صحیح
کی پیڑ نہیں رہے ہو گئے تو برسات بھی کم ہوگی برسات کم ہوگی تو پ پرتویھ کا جلستتر نیچے جائے گا اب جلستتر نیچے جائے گا تو آگنے آنے والی پیڑھیی جل کہاں سے ا ی جلی لپت ہو جائے گا جب لپت ہو جائے گ تو برسات ہو نہیں رہی ہے
تو وہ ہم آنے والی پیڑھی کو بھی ختم کر رہے ہیں ان کو ان کے لیے پہلے سے ہی مصیبتھ کھڑا کرے
اور بھائی جان خریے تھا ہیں
ہاں ہاں بھ جا بس ک ل کیا
تو بسلہ بسملہ کر کے آرام سے سو آرام سے اور تو پھر ملاقات کریں گے بھائی جان
جی بھائی جی آپ کے آپ کے ساتھ بہت اچھا اچھی بات ہو اور آپ نے بہت کچھ آاد آس کے دییش
ہاں بھائی جان آپ سے بات بھی کر کے اچھا لگا ہمیں تو اور بسم اللہ خدا کرے تو ہم دون دوبارہ آنا پھر سے بات کریں
ہاں جلدی جلدی آپ سے بات ہوگی ٹھیک ہے
جی جی خدا حافظ
خدا حافظ آ بی